ہلو
جی السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
جی اور سب خریت
جی جناب بس اللہ تلہ آگی م برتے آپ بائے
جی ہم بھی سب سب کچھ کہری تھے یہاں پر بھی ہم بھی کہریت ہیں اور ہمارے گھر پریوار والے سب کہری تھ ہیں اللہ کا اللہ کا رحم ہے اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی دعائیں ہیں جو سب کے ساتھ رہ آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے پریوار کے ساتھ رہ
جی جناب جی بالکل آپ نے کود درست فمایا بس یہی ہے اللہ کی برکت بنی رہے سب پر سب سد خوشی رہیں
جی بالکل دو بھائی جان میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں صبح صبح جب مارننگ واک پہ جاتے ہیں تو اس میں جیسے کہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کچھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نیوز پڑھتے ہیں تو تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کر لیں بھائی جان
جی جی جناب یہی ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے اخبار پڑھنا ایک دلچسپ بات ہے اخبار پڑھنا بہتر ہے اور یہ ٹی وی دیکھنا اور موبائل پر نیو دیکھنا کیاپ بتا سکتے ہیں
جی دیکھیے جی جی بھائی جان بالکل بالکل کیوں نہیں بتائیں گے ہم بتائیں گے بالکل دیکھیے کہ پہلے لوگ صبح اٹھتے ہی چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے لیکن آج کل کیا ہے زیادہ تر لوگ موبائل یا ٹی وی پر نیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہاں جو ٹیکنالوجی نے خبریں حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل دیا ہے لیکن یہ سوال یہ نہیں ہے بھائی جان کی ان ان دونوں میں بہتر کون ہے
جی جی بھائی یہی ہے کہ اخبار پڑھنے کے بس
ہاں جی بتائیں آپ دیکھیے دو دونوں چیزوں کے نا اپنے اپنے جو ہے اپنی اپنی جگہ دونوں چیزیں صحیح ہیں کیونکہ اخبار پڑھنے کے بھی فائدے ہوتے ہیں
جی جی
جی تو جیسے آپ تھوڑا سا مجھے بتا کہ اخبار پھڑنے کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں
جی جناب جی میرے خیال سے اخبار پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان سکون سے اور تفصیل کے ساتھ کبروں کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے پڑنے کی عادت بھی بہتر ہی ہوتی ہے
ہاں جی جی بالکل اور دیکھیے اور پھر ایک بات یہ بھی ہے بھائی جان کی اخبار پڑھنے سے جو ہے وہ لفظوں کا خزانہ بڑھتا ہے اور جوبان پر جو ہے ہماری جو ہے پکڑ مضبوط ہوتی ہے
جی جناب کیا آپ نے کیا باجد بات فرمائی ہے جناب آپ نے تو یعنی اسٹوڈینٹ کے لیے بھی کارنا بہت مفیدید ہے کیا جناب
جی بالکل بالکل خاص طور پر جو لوگ ہیں نا جو پرتوگی پرریچاں کی یا امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے اخبار پڑھنا بہت یا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دیکھیے اخباروں میں جو ہے ہم کو نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ان کو امن پڑھیں گے ریڑھ کریں گے تو ہمارا جو ہے مانسک وکاس بھی ہوتا ہے بھائی جان
جی جی مطلب آج کل جو لوگ ہیں وہ ٹی وی اور موبائل پر لائیو نیوز دیکھ سکتے ہیں اس سے تازہ معلومات ترنت مل جاتی ہے مطلب جو ہے جو بھی دنیا بھر میں چل رہا ہے اس کی ہمیں ترنت ہی جانکاری مل جاتی ہے ٹی وی موبائل یا ل اخبار کے دوارا
جی جی بالکل لیکن دیکھیے بھائی جان یہی تو ایک جو ہے وہ خاص وجہ ہے کہ لوگ بہت سے لوگ نیوز چینل اور موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہیں کیوںکہ یہاں پر جو ہے وہ سبھی خبریں جلدی پراپت ہو جاتی ہیں اور ایک دم سٹھیک ساپ ہوتی ہیں اور پہلے کیا تھا کہ آج جو کچھ گھٹنیں ہو رہی ہیں وہ کل لوگوں کو دیکھنے کو ملتی تھی اور یہ آن لائن سے جب سے آن لائن کا سسٹم ہوا ہے جب سے آن لائن آیا ہے تب سے ویکتیوں کو ترنت ہاتھوں ہاتھ خبر
جی جی جناب جی جی تو جناب آپ کے حساب سے اخبار پڑنے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے توم کیا
جی جی جناب بالکل دیکھیے کہ کیا جیسے اخبار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجے اخبار میں خبریں جو ہے وہ ترنت اپڈیٹ نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا اور جو خبر سو شبد پ ہے وہ دن بھر میں اسے بدلا بھی جا سکتا ہے اور پ جس میں کچھ تیر بدل کر دیتے ہیں لوگ تو اس میں جو ہے حقیقت ہمارے سامنے آ نہیں پاتی ہے جیسا ہوتا ہے ویسا
جی جناب کیا آپ نے کو فرمایا ہے تو یعنی کئی بار جو ہے لگاتار بریک نگ نیوز سنسنی کج انداز لوگوں میں تناؤ اور بے چینی بھی پیدا کر سکے جناب صحی کہ نا میں نے
جی جناب بالکل بالکل اور دیکھیے جناب کیا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پر تو کئی بار جوٹی خبریں بھی پھیل جاتی ہیں اور اس لیے ہر خبر پر آنکھ ہمیں آج کل کیا ہے کہ جو اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے آپ کو پت ہی ہو تو ہمیں جو ہے ہر خبر پر جو ہے آنکھ بند کے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس کی ہم کو جو ہے اس کی طے تک جانا چاہیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خبر جو ہے ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے
جی جناب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کبھی بھی ہمیں آنکھ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے خاص کر ان خبروں پر کیا پتا کون سی خبر صحیح ہے کون سی اچھی ہے تو جناب آپ کے حساب سے ابار پڑھنا اچھا ہے یا پھر نیوز دیکھنا بہتر ہے کیا بتا سکتے
جی بالکل بھائی ج بالکل بتائیںے دیکھیے میرے خیال سے جو ہے وہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے کیونکہ نہ تو کوئی چیز اتنی زیادہ ا بیکار ہوتی ہے نہ ہی کوئی چیز اتنی زیادہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے بس بس ارت یہ ہے کہ اس کا استعمال ہم کو صحیح کرنا آنا چاہیے تو میرے خیال میں تو دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اگر آپ کو کسی خبر کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو اخبار پڑھنا بہتر ہے اور اگر آپ کو تازہ اپڈیٹ چاہیے تو تو نیوز دیکھنا بہتر ہے
تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں کا سنتلن سنتلن ہونا چاہیے دونوں کا
جی بالکل ہاں جی جی بھائی بالکل بکل بالکل صحیح سمجھے آپ اور دیکھیے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے
نا کرو اخبار اخبار پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں
جی جناب جی جی کیونکہ پڑھنا انسان کی سوچ کو وسیع بناتا ہے اور اسے گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت بھی دیتے دائے
ہاں جی جی بالکل بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے کیا درست فرمایا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کا تو کہنا ہی کیا ہے
جی ہماری تو ہماری تو کیا ہی رحمت ہوگی ہے بس اللہ کی رحمت رہے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں تو بھائی جان دیکھیے کہ آج ہم نے جیسے اخبار کے بارے میں بارے میں جانا ہے تو نیوز دیکھ دیکھنا دونوں جیسے اخبار پڑھنا یا نیوز دیکھنا دونوں کے اپنے اپنے فائدے اور کچھ نقصان ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صحیح اور بھروسے مند معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے دور رہیں
جناب آپ نے کیا واجب بات سمائی ہے کہ سدیب ان میں ان چینلوں کو بھروسہ کرنا چاہیے جو ٹکاؤ چینل ہے جن پہ ہم آنکھ بن کر یہ بھروسہ نہیں کریں مطلب اس کی گہرائی تک جائیں اسے سوچیں سمجھیں کہ کیا خبر صحیح ہے غلط ہے اور ہممی سے یاد رکھیں کہ صحی جانکاری صحیح فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے جناب
جی جی بالکل بالکل بھائی جان بالکل بالکل صحی فرمایاپ میں اور دیکھیے آج کل آپ کو کہ جھوٹی خبریں کتنی پھیل رہی ہیں
جی جناب جی جی تو یہی ہے جناب
کیونکہ اگر دیکھیے کوئی جونٹی خبر کس ٹھیک ہے
جی جینا جی فرمائیے فرمائیے
تو ان سے ہم کو تھوڑا بچنا چاہیے اور ہم اس جو جونٹی خبریں ہیں ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا رہے گا
جی جناب جی
تو جیسے بھائی آپ بتائیں مجھے کو آپ ایک اپنا جو ہے وہ جی میری سنایں آپ پہلے
جی جی جی
ہیلو دیکھیے مجھے آپ اپنا جو ہے پرسنل وہ آئیڈیا بتائیں کہ آپ کو آپ کے حساب سے کون سی چیز صحیح ہے اخبار پڑھیں یا پھر نیوز دیکھیں آپ آپ کیا مانتے ہیں آپ دونوں کو صحیح مانتے ہیں یا ایک کو صحیح مانتے ہیں یا ایک کسی کو بھی نہیں مانتے آپ کسے مانتے
جناب میری رائے لی جائے تو دونوں کا ایک الگ الگ مہتر ہے دونوں صحیح ہیں میرے حساب سے کیونکہ اخبار پڑھنا بھی صحیح ہے اور نیوز دیکھنا بھی بھائی اخبار کو تو ہم صبح دیکھ سکتے ہیں لیکن نیوج کو تو ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے صبح دیکھ سکتے ہیں شام کو دیکھ سکتے ہیں رات کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اخبار کا ایک فکس سمے ہوتا ہے جیسے ہم تو وہی پڑھ سکتے ہیں بس میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں پر دونوں کا مہتو دونوں کا سمان میں توو میرے حساب سے آپ کی اس میں کیا رائے ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں
نہیں جی بھائی جان بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے درست فرمایا دیکھیے وہی میں نے آپ سے ابھی دیر پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز اتنی نہ تو اچھی ہوتی ہے ہمارے لیے اور نہ ہی اتنی فائدے مند ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی نقصان داک ہوتی ہے بسر بات یہی ہے کہ اس کا ہم کو صحیح استعمال کرنا آنا چاہیے اور دیکھیے ویسے تو
ہاں ہاں بالکل صحی بات
جی اور ویسے تو جی بالکل اور ویسے تو دیکھیے میں بتاؤں کہ اگر اگر ہم زیادہ نیوز دیکھتے ہیں تو مارا گیا ہے کہ آنکھیں خراب ہونے کا جو ہے خطرہ ادھک رہتا ہے اور اگر اخبار بھی اگر جی اگر ہم اخبار بھی ادھک پڑھیں گے تو بھی ہمارے جو ہے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو اخبار والے ہوتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اتنے ماشاء اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے اچر بناتے ہیں کہ ان کو اگر مائکروسکوپ سے بھی دیکھا تو بھی وہ چھوٹے ہی لگتے ہیں
جی جناب بس یہی ہے جو پریس والے ہوتے ہیں ان کا م مصد یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم پنے میں ادک سے اک خبریں چھاپی جا سکی میرے حساب سے تو یہی ہوتا ہے
جی جی بالکل جی لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوا کہ جو ہے اخبار کی ایک جو ہے سب سے بڑی غلط بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا مجھے جو لگتا ہے اپنا آپ پرسنل جو میرا آئیڈیا ہے کہ وہ جو ہے م پن خبریں تو کم چھاپتے ہیں اور جو فالتو کی آلودگی ہے وہ اس کو اس میں چھاپ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ کسی کا ایڈ چھاپ دیتے ہیں کسی ہیروئن کی بڑی فوٹو لگا دیں گے اگر دیکھیے کوئی درگٹنا ہو گئی ہے کہیں کوئی مر گیا تو اس کو ایک کونے میں رکھ دیں گے کہ آج ہوئی درگٹنا انا وہاں پر اور اس میں دو ویکتی گائل پر اتنا سا لکھ دیں گے اور وہیں پر اگر کوئی ایڈ دینا ہے تو پھر اتنا لمبا چوڑا چھاپیں گے ماشاء اللہ اتنا لمبا چوڑا چھاپیں گے کہ آپ کچھ پوچھے ہی مت ایسا لگے گا کہ ا سارا خرچہ بس یہی دے رہا ہے ایڈ ان کا
جی جناب یہ تو آپ نے خوب درست فرمایا مطلب یہ ایسی اونچی حرکتیں ہیں تو صرف چھوٹے جو کم جو اخبار زیادہ پرسھ نہیں ہوتے وہ زیادہ کرتے ہیں لیکن جو پرسدھ اخبار پریس والے ہوتے وہ ایسا میرے حساب سے کم کرتا جی جی جناب اور آپ سے بات
جی بالکل بھائی جان اور جی بھائی جان
بالکل
جی جی شکریہ شکریہ بھائی جان شکریہ اوکے جی بالکل ٹھیک بھائی جان اللہ حافظ خدا حافظ